ہیلو آپ نے بیٹی کو بھیان د ڈالا وہ اتنا رو رہی ہے
اور کیا
اس کو لینا تھا نا اپنے پاس سے
پہ یہاں سے بغر تھ کھٹ پٹہ رٮو تھ دروازہ اب ادھر رو کر ڈالا تو اپ ادھر بھی رو رہی
میں نے پرس وہ ایڈیو کے لیے دوائی دکھائی نا آپ کو
ہاں
ابھی تک میں نے وہ نہیں لگائی اب مجھے نظر پڑی پھر سے لیکن اب میں نہ ہوں گی اس پر لگاؤں
لگان میں کی کیاتاتسسی صبح صبح شام کو بھی لگانی تے صبح بھی لگانی تھی یہ رہتی ہے اچھے سے
ہم کروں بھی
اور سناؤ
مجھے بولے جو آپ نے دیا ہے نا وہ بہن کو وہ سوٹ جو صبح دھویا
کون سال
جو وہ کل لگا لگا کی گئی تھی آفس
بلیک وال اچھا ہاں ہاں
ہاں وہ کتنے می آیا
بارہ سو میں
وہ کیا ہے اتنا برسوں میں لایا ہے
ایسیے می نے ادھر ریڑی
مطلب آپ آپ کو کیا ہو گیا آپ کو آ میں کچھ دیکھتا نہیں ہے
اتنا نہیں دکھتا ہے تھوڑی سی آنکھوں میں پرابلم
آپ کو پتاہ ہے مطلب اب سلائی بھی اس کی ضائع کرتی ہو
نہیں وہ سیکھے تھا ایسے ہی ریڈی میڈ
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں وہ ریڈی میڈ
نہیں چلو پھر بھی ٹھیک ہے اگر بنا کے وہیں سے تھا
ادھر سے لایا نا میں نے وہ خاتون کے پاس
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک دیکھو آپ نے یہ بارہ سو میں لایا جو پرسو جو پرسو تو چھوٹی والی کو لگا تھا نا وہاں جب گھومنے گئے
ہاں
وہ بھی بارہ سو میں ہے
وہ ابھی بارہ سو کا تھا ہے ہاں اب دیکھو وہ پتلی ہے اس کو جائچتا تھا ہے میں موٹی ہوں نا مجھے نہیں جائچتا ہے گول
مجھے پتا ہے نہیں مطلب میں کہہ رہی ہوں مطلب وہ اتنا اچھا ہو کہ
وہ بھی بارہ سو میں تھا ان کو سیل تھی جب میں گھر گئی تھی نا پچھلی بار ڈیلیوری کے بعد وہ جو میں نے لگایا تھا وہ بھی بارہ سو کا تھا نا
لیکن وہ اچھا ہے
ہاں وہ اچھا ہے پھر میری نانا نے بھی دلوایا وہ پھر میری نانا نے بھی لایا وہ
ہاں ہاں
ذرا اس کو ادھر ڈالو اس بچی کو ضرور ہے ادھر
نہیں آپ کو بلا رہے اندر چلتی اس کو اس کے پاس جاؤ پہلے ورنہ شیلگ ہوگی جاؤ اس کو اٹھاؤ اور باگ جاؤ پھر سے ہوں
اچھا ایک منٹ رکو میں رپیس
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ن یہ یہ کر رہی ہے اس کو پتا نہیں کیا ہوا بیچاری کا اسل میں یہ بیمار ہے نا
ہاں
میں نے کہا اس کو پتا نہیں بےچاری کو کیا ہوا اصل میں یہ بیمار ہے نہیں لیکن یہ پھر بھی نہیں بیٹھتی ہے
یہ پھر بھی نہیں بیٹھےن پھر بھی بیٹھتی تھی پھر کھیلتی تھی ایسے کرتی تھی جب میرے بغیر آتی ہے نا کبھی وہ میرے بھائی کے نہ دودھ پیتی ہے نہ مجھے ڈھونڈتی ہے اور اچھ اچھے سے کھیلتی ہے کھانا بھی کھاتی ہے پت نہیں میرے ٹائم پہ ہی کیا ہو جاتا ہے
پھر یہ بیمار ہے نا
ا ہاں بھیو الٹی آ اسسے کچھ بھی نہیں کھایا ہے ایک تو بھی آ رہ ہے اس کو اوپر سے لوز موشن بھی ہو رہا ہے
وہ ہییم کر رہیما
اب مجھے فرینڈ بول رہی تھی آپ اس کو نمک والا پانی دے دو
اچھا نہیں کہ دیں گے بچوں کو نمک والا پانی وہ او آر ایس تو وہی ہے نمک والا پانی اس نے سوچا ہوگا ڈییہڈریٹ ہو
اسے بولا ایک دو چمچ دے دو اس کو
اکیس والی فرینڈ نے جس کے ساتھ صبح بات کر رہی تھی ہاں اس کو کشمیری علاج پتا ہوگی نا او آر ایس کیا ہے پھر
اس نے بولا اس میں دوائی کی اسمیل آئے گی
ہاں ہاں
اور اس ایک دو چمچ درنمک والا پانی اگر اس کو کچھ ٹھنڈا لگی ہوا ہوگی یا کچھ ہوگا اسٹامک میں تو اس کو وہ ٹھیک ہو جائے گا
مجھے بولو وہ اس کی بیٹی کیسی ہوئی ہے ہاں ہاں نہ نہ
کیا ہو گیا ادھر تھی صبح آنگن میں ہی
اور اس کی بائی تھی سچ ہے اس کی ماں کتنی اچھی ہوئی ہے میں نے صبح دیکھا اس کو
ہاں وہ بہت اچھی ہو گئی ہے لیکن بیٹی اس کو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے وہ بہت کمزور ہے لیکن پھر بھی افارک ہے اب بول رہی تھی وہ کھاتی بھی ہے اور اچھے سے کھیلتی بھی ہے پہلے وہ بیٹھتی ہی نہیں تھی اور وہ کتنی بیمار تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بچے گی
کیا ہوا مطلب کو ابھی نہیں کرنا تھا نا مطلب سیکنڈ بیبی پلان اس کو پہلے اس کو سنبھالنا تھا اچھے سے
وہ میں میں سوچ رہا ہوں وہ کیا کرے گی اب اس کو ایک سال کی بھی نہیں ہوئی ہے بیٹی تو اب وہ گیارہ منتھ کی ہو گئی نا ہاں ریسینٹلی ففٹین ففٹین سکسٹین کو ہو گئی وہ پرسو کال کی پرسو ہو گئی وہ ہمم الیونت منتھ کی
ہوں
ابھی ہو جائے وہ نیکسٹ منتھ میں ایک سال کی ادھر سے اس کچھ فورتھ منتھ ہے اور کیا
اچھا میں نے سنا وہ جو ان کی وہ بڑی والی ہے نا بھابھی اس کی بہن بھی پھر سے ہے
اس کو تو تیاری ہے اور کیا ل تم نائنتھ منتھ ہو اس کو پروابلم ہے اس کو بولا ہوگا ڈاکٹر نہیں کنسیو کرنے کے لیے اس کو کیا ہو گیا تھا
اس کو بھی اس کو مطلب ان دونوں دیورانی جیٹھانی کو
ایک تو وہ بھی اس کی بیٹی تھی دو سال کی
ہاں ہاں
ہے نا وہ تو تیسرے سال میں چل رہی ہے وہ ڈھائی سال کی ہو گئی ہے پھر بھی وہ دو وہ بھی دو سال کی کہاں تھی برابر جب اس کو بیٹا پیدا ہوا
وہ ہے میں کہ رہی ہو
ہوں اس نے اس سے بھی زیادہ ہی کر دیا
اس کہ وہ آگ چلی گئی
ہاں
آپ کو پتا ہے مجھے اوپر والے ایک دانت میں ہے نا درد اب مجھے اس سائڈ سے سب مجھے سب دانتوں میں درد لگ رہا ہے
وہاں سے کچھ کھانا ہی نہیں آتا ہوگا
میں کھاتی بھی نہیں ہوں لیکن ابھی مجھے سارے دانتوں میں وہاں سے درد لگ رہا
یہ ہوتا ہے اسی سے جب اس کو کرو گی نا علاج باقی خود ٹھیک ہو جائے گا مجھے خود بھی ہے دانت یا مجھے دونوں سائڈ سے کچھ کھانا ہی نہیں یہاں سے کھاتی ہوں تو لگتا ہے جو دانت نکالا اس کو لگتا ہے یہاں سے کھاتے ہو جہاں روٹ کنال تھی نا اس کو بھی لگتا ہے نیچے اس کے اس کے نیچے جو دانت تھے نا نیچے والے سائڈ سے ان سب کو لگتا ہے جیسے وہ سارے خراب ہو گئے
مجھے بھی کسم سے میں ایک سائڈ سے مجھے بھی قسم سے میں ایک ساییڈ سے کھاتی ہوں نا پھر دانت میں چلا جاتا ہے اس میں اتنا عذاب ہوتا ہے اور اس سائڈ سے تو ابھی کچھ بھی نہیں کھا پاتی ہوں
میر کو یہی ہو جاتا ہے مجھے بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن دنوں کوئی جلد کرناہا چاہے علاج ہو نا تھوڑا سا ہی دانتوں میں کچ اس کو ساتھ ہی علاج کرنا چاہےا سارے دانت خراب ہو تھ مجھے دانت لگانا تھا یہاں سے اس والے آر سٹی والے کو کیب چڑھانی تھی پھر میں گئی ہی نہیں
سکول میں گییر م لگاؤں گا
ہنں ہوں تو
م میں نے سوچا مجھے وہ د دو کے پیسے بھی خود ہی دینے ہوں گے اس سے بہتر ہے میں ایسے ہی بیٹھ جاو
پتا نہیں کیا نہیں کیا مطلب کیا مجھے سمجھ نہیں آرا رہا ہے سچ میں
اللہ کی قسم مگر مجھے بھی سجھ رہا ہے میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں میں لوگ کو کیا بتاؤں اتنی پریشان ہو گئی ہوں میں میں سوچ مجھے ہی کوئی کام آتا نا ملتا نا کچھ کام جو پرماننٹ ہوتا میں وہی کرتی
مطلب انسان سوچتا ہے نا کہ مطلب جب بات جو کو دیکھتا ہے کہ مطلب کیسے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ
اور کیا
پھر خود پہ
تر س آتا ہے
سچ میں اللہ کی قسم مطلب بھی کبار کوئی بولتا بھی ہے نا کہ مطلب آپ کو پتی ایسے آپ کو خرچا وغیرہ دیتا ہے وہ ایک تب میں سوچتی ہوں کیا
چھوڑنا کیا ہے
کیا کیا ہےے زندگی کیا رکھا اللہ نے مطلب اصل کیوں
اور کیا اس کو اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن نہیں
نہیں ہاں نہیں نہیں نہیں وہ بات بھی صحیح ہے ہاں اور کیا اس کو پیچھے سے اس کو باپ پھر بھی پھر بھی مطلب اس کو باپ باقی جو مطلب بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں سب اٹھاتا ہے
اور کیا نہ وہ گھر کو کوئی کام کرتا ہے کوئی مطلب گھر میں کوئی یہ اگر کوئی کام کروانا ہوتا ہے وہ مت کرتا ہے وہ بھی اس کا معافی کرتا ہے یا کوئی باقی باقی بڑے بڑی چیزیں لانی ہوتی وہ بھی اس کا بافلاتا ہے پھر بھی اس کو پت نہیں ہو کہ کیا ہو گیا ہے وہ کون جوس ہے اصل میں
وہ کہتا ہیں ہے نہیں اتنا ہی بنتا ہے وہاں اب میں سوچ رہی ہوں ابھی جو اس کے پاس پیسے ہے بس پہلے وہ نکلتے پھر باقی پھر باقی دیکھتے ہیں لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کچھ اوپر سے جہاں ہم نے وہ بہن کی بات کی نا
ہاں
تو اس کو بھی مطلب گھر جو ہے نا اپنے اوپر ہی ہے اس کا با بھی کچھ نہیں کرتا ہے کچھ بھی نہیں
سچ میں
ہاں اور کیا ان کا باپ کچھ نہیں کرتا ہے ان کا باپ وہاں ہے شہید لج جنگ میں مجھے نہیں پتا آپ کو پت ہوگی کہیں پہ ہے پیکس پیک ساٹ ہو کچھ
ہاں پیکس تو ہے وہاں پہ بائی پاس پہ
ہاں وہ کرتا ہے وہی جوب اس پر ہاں
ہوں
اس کو دس پندرہ ہزار ہے وہاں پہ سیلری ہاں اس میں اس میں کیا ہوگا
کچھ بھی نہیں
دس پندرہ ہزار دیکھو دو بیٹیاں ہیں اس کے کی بیوی ہے وہ بیمار ہے اس میں کیا ہوگا
اس کی جو بیٹی ہیں وہ کیا کرتی ہے وہ پڑھتی ہے کہ
ایک پڑتی ہے ایک جاتی ہے بوٹیک وہ بھی اب خود کرتی ہے کچھ
تو
وہ جو ہے نا باپ وہ وہ پیکس میں ہے وہ دس پندرہ وہ جب جو ہی سیلری لاتا ہے بولتا ہے ایسے اس میں اتنا قرضہ ہے اتنا قرضہ ہے اتنا کرضا اتنا ختم ہو گیا اتنا بچ گیا بس بات ختم مطلب رکتی ہے وہی پہ بعد اب ہے بیٹا وہ زیادہ ہے اسکول اسکول میں کتنا ہوگا نو دس ہزار اور کتنا پی ٹی ڈی
اتنا بھی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کیونک جہاں پہ وہ تھا نا وہاں پہ میں بھی گئی تھی ایک بار پتاہ ہے مجھے کتنا تھا وہاں پہ ادھر کے ادھر رکھا تھا انہوں نے فور تھازینڈ
نہیں سننے میں آیا اس کو نو دس ہے
اچھا
اب چھوڑو وہ بھی ایک تو وہ ہے اس کو اور اور وہیں پہ ہے کچھ ریڈی میڈ سوپ باہری وہ ماں چلاتتی ہے اب جب یہ اسکول جاتا ہے تو اس میں ماں ہوتی ہے
اچھا
اور مجھے لگتا ہے پھر وہ بھی ای ایم آئی پہ ہوگئے وہ الیکٹرک آٹو نا
اچھا
جو اس نے مارکیٹ میں رکھے ہے لگتا ہے سن مطلب ایسے نہیں پتا ہے
ہاں
مجھے لگتا ہے ویسا ہی ہوگا ہاں ہاں
وہ والے جو آپ کے گھر میں بھی ہے کہ وہ دوسرے والے
نہ نہ جو ہمارے گھر میں وہ نہیں وہ چھوٹے والے
اچھا اچھ دس دس روپے وال
ہاں وہی دی ہیں ڈرائیور کو
کتنے
ہ پت نہیں شاید دو تین تین پانچ سنا تھا پہلے میں نے پھر اس اس کے بعد ہوا اس کو کہاں پت نہیں اس کو ایک ڈرائیور وہ لے کے ہی باگ گیا ہے
سچ میں
ہاں اور کیا
ہیلو
سنا میں نے پتا نہیں کیا مطلب میں قسم سے مطلب صبح سے جب سے میں نے کل سے آپ کی اسٹوری سنی نا مطلب چلو آپ کی شادی ہو گئی ہے میری ہو گئی تب سے میں سوچ رہی ہوں کہ مطلب میں بہن کو بولوں کہ مطلب نہیں کرو ایسا
اور کیا ہو جاتا ہے پھر بعد میں ٹینشن اتنی عمر ہی نہیں ہے آج جتنی انسان ٹینشن اٹھائے گا آپ کو کوئی بلا رہا ہے
نہ نہ میں کچن میں ہی ہوں تو یہ میں سوچ رہی ہوں میں کرتی ہوں آپ کو واپس کال بہت ٹائم ہو گیا ہے
ہاں اور کیا وہی بول رہی تھی میں اشارہ دے رہی تھی اچھا ٹھیک ہے